السلام علیکم رحمۃ اللہ
وعلیکم السلام اور بتائیے اپ کیسے ہیں
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو آپ ٹھیک ہو
جی میں بالکل ٹھیک ہوں
آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
جی ماشاء اللہ سب اچھے ہیں آپ بتائیے اور بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی تھی آپ کوئی اچھی بک سجیسٹ کر سکتے ہے مجھ سے
ہاں کیوں نہ کیوں نہ ہم آج اسی پہ ان بکس پہ یا موویز پہ بات کر لیں یہ بہت ہی اچھا موضوع رہے گا ہے نا
ہاں واقعی ایک بہت ہی اچھا مدا ایک بہت ہی اچھا موجوس رہے گا تو بتائیں پھر آپ کیا خیالات رکھتے ہیں اس بارے میں
ہاں میں آپ کو مطلب کہ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے پہلے اس میں بات کرتے ہیں پھر میں بھی بولوں گا تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ موویز اینڈ بک بکز مطلب کہ موویز اور بکز دونوں ہی ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے یہ صرف مطلب کہ تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ عللم سوچ سوچ اور شخصیت کی مطلب کہ تعمیر کا بھی ذریعہ ہے تو ہر انسان اپنی پسند کے مطابق موویز دیکھ ہے اور بک اس مطلب کہ پڑھتا ہے تو دونوں چیزیں ہمیں نئی آلات تجربے اور معلومات دیتی ہیں تو بکس کو علم کا مطلب کہ خزانہ کہا جاتا ہے جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہماری سوچ ویسی ہوتی ہے ہم مختلف لوگوں سے مقامات اور مطلب کے طریقہ کے بارے میں معلومات ملتی ہے تو کس انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیتی ہے کتاب ہمیں بلکہ صبر اور توجہ بھی سکھات دیا جب ہم روزانہ مطلب کہ مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری زبان اور بلکہ لکھنے کی صلاحیت بھی بہتر ہوتی
صلاحیت اور علم دونوں ہی ملتا ہے ہمیں جی
ہاں ہاں تو آپ بتائیے کچھ
مطالعہ کرتے ہیں تو
ہلو ہلو
جی جی آپ کی آواز تھوڑی نا کٹ رہی ہے
ہاں اب بتائیے آپ
بتائیے آپ ہاں
ا
تو میں یہ بول رہی تھی اگر دیکھا جائے تو عام طور پہ مجھے ک ب م یہ ٹی وی میں پکچریں دیکھ رکھنا اور یہ سب چیزیں مجھے اتنا نہیں پسند ہے تو میں میرا تو یہی ماننا ہے کہ کتابیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے کتابوں پڑھنے کتابوں کو پڑھنے سے آپ کو جو علم آتا ہے وہ کچھ الگ ہی ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے آپ دنیا کو جاننے کے لیے بھی آپ کو بہت کچھ ہوتا ہے اچھا اچھے آپ کو اس میں سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں
ہاں ہاں تو اگر دوسری طرف موویز بھی مطلب کہ اگر دیکھا جائے نا تو دوسری طرف موویز بھی بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں موویز مطلب کہ کہانیوں کو تصویروں اوراز مطلب کہ آوازوں کو ذریعے پیش کرتی ہے تو اس وجہ سے لوگ آسانی سے پیغام سمجھ لیتے ہیں تو اچھی موویز ہمیں ہمت محنت اور دوست محبت اور انسانیت کے مطلب کہ سبق دیتی ہے تو تعلیم اور ڈاکیومینٹری موویز سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو بكز کتابیں اور مطلب کہ فلم میں میں کچھ فرق بھی ہوتا ہے تو بکس پڑھنے سے انسان اپنی لائک تصور کی قوت استعمال کرتا ہے جب ہم کتابیں کی کہانی پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی ذہن میں مطلب کہ مناظر تصور کرتے ہیں تو لیکن موویز میں سب کچھ ہمیں سیدھے نظر آتا ہے تو اسی لیے کئی لوگ بکس پسند کرتے ہیں اور کئی لوگ موویز دیکھنا پسند کرتے ہیں
جی جی جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ دونوں ہی میں دونوں ہی طریقوں سے دونوں ہی جو ذریعہ ہمیں دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں دو سچا پیار سچے اخلاق اور اور بھی کئی طریقے کی جو عزت علم ہر طریقے کے کئی کئی سارے جو ایسے موض مدے ہوتے ہیں وہ ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں ان چیزوں سے اور یہ دونوں چیز ہے ایک اچھے ٹائم پاس کا بھی ذریعہ ہوتا ہے آپ اچھی چیزیں دیکھیں گے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھیں گی ذہن میں بیٹھیں گی تو آپ اس کہ کچھ بہتری کر پائیں گے
ہاں ہاں موویز اور بکس دونوں آسانی سے دستیاب ہے موبائل فونز ٹیبلٹس مطلب کہ
چیزیں مل سکتی ہیں
ہاں ہاں تو اور اسی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹرس کی مدد سے بھی ہم ای بکس پڑھ سکتے ہیں اور موویز دیکھ سکتے ہیں تو ٹیکنالوجی نے علم اور تفریح دونوں کو بہت ہی آسان بنا دیا ہے موویز کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں اگر مطلب ان کا غلط استعمال کیا جائے بہت زیادہ موویز دیکھنے سے وقت ضائع ہو سکتا ہے اس طرح اگر انسان مطلب کہ صرف تفریح والی موویز دیکھنے اور تعالمی چیزوں پر توجہ نہ دے تو اس سے فائدہ کم ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں مناسب اور مقصد کے مطابق موویز دیکھنی چاہے بکس کے حوالے سے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اچھا اچھی اور مفید کتابیں پڑھا کریں تو اچھی کتابیں انسان کی فکر کو روشن کرتی ہے اور اسے بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے تو مشہور افراد کی زندگی پر مال کہ مبنی کتابیں ہمیں محنت اور کامیابی درج دیتی ہے ہے نا
اسی بالکل صحیح فرمایا آپ نے زندگی پہ بہت ہی اچھے اثر ڈالتی ہے ہر چیز ذہنی طور پہ ہمارے ذہن کو کھولتی جئے گی اور تو اور یہ ساری چیزوں میں اگر آپ تھوڑا ٹہلتے ہیں اور ریڈنگ کرتے ہیں آج تو آج کے ٹائم پہ تو ہمارے پاس اتنے زیادہ ذریعے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز بہت آسانی سے ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں ہر طریقے کے فائدے دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کسی انسان کے جو رسک کا ذریعہ بھی بنتی ہے جو مووی بنا رہے ہیں یا فلم بنا رہے جو کتابیں لکھ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک اچھا رسق کا ذریعہ ہوتا ہے وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہیں تو ان کا ہمارا تو ایک اچھا ٹائم پاس ہو رہا ہے ہمارا ایک اچھا مستقبل بھی جا رہا ہے ہمارا برین جو برین ہوتا ہے جو دماغ ہوتا ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ڈیولپ ہوتا ہے صحیح چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو بھی الگ تھرو ایک رسک کا ذریعہ مل جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو قدرت کی شانی ہے کہ ایک چیز سے کتنے لوگوں کی کتنے طریقے سے بھلائی ہو سکتی ہے
تو مطلب کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بکس اور موویز دونوں فائدے مند ہو سکتے ہیں بکس انہیں تعلیم میں مدد کرتے ہیں جبکہ ایچ وکیشنل موویز مطلب کہ مشکل مضامین کو آسان بنا دیتے ہیں تو کہیں مرتبہ ایک مطلب کہ ڈاکومنٹ ری یا ایجوکیشنل مووی دیکھ کر وہ بات جلدی سمجھ مطلب آ جاتی ہے تو جو صرف مطلب کہ پڑھنے سے مشکل لگتی ہے وہ کچھ اور موویز ہماری تہذیب عرس مطلب کہ صثفا کے ثفاقت کو بھی ملب کہ نماند کرتی ہے ان کے ذریعے ہم مختلف ملک ممالک اور ملک کاموں کے بارے میں جان سکتے ہیں تو اسے ہمارے اندر برداشت سمجھ اور عزت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو میری رائے یہ ہے کہ بکس اور موویز دونوں کی اپنی اہمیت ہے تو بکس گہری سوچ پیدا کرتی ہے جبک موویز کہانی کو زندہ کر دیتی ہے اگر ہم دونوں کا صحیح اور متوازن استعمال کریں نا تو ہم علم بھی حاصل کر سکتے ہیں اور صحت مند مطلب کہ تفریح بھی ہے نا
بالکل تندرست بولا آپ نے اور خیر کتابیں تو انسانوں کی سچی دوست ہوتی ہیں اللہ بھی ہمیں صحی راستے پہ ل لے جانے کے لیے قرآن دنیا میں اتارا ہے اور وہ اس سے زیادہ پاک بک اور کیا ہوگی تو اس کتاب کو پڑھنا وہ تو ہمارے لیے بہترین کتاب ہے اس کتاب کو پڑھی ہے لوگوں نے اتنی اچھی اچھی کتابوں کا اضاف کیا ہوا ہے آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں اور خیر دونوں ہی چیزوں کی اپنی اپنی اپنی اہمیت ہے آپ پچرس دیکھیے ان کی اپنی اہمیت ہے آپ بکس پڑھیے ان کی اہمیت ہے اپنی تو پرسنلی آپ کو دونوں ہی چیزیں بہت والی رکھتی ہیں تو آپ کا ایک پسند نہیں مطلب چنیں گے اپنے لیے
ہاں مجھے پتاہ نہیں لیکن مجھے موویز دیکھنا زیادہ پسند ہے کتابیں میں اتنی نہیں پڑھتا ہوں لیکن میں مویز بہت زیادہ دیکھتا ہوں تو میں وہاں پہ یہی بولوں گا کہ مجھے موویز دیکھ زیادہ پسند ہے
جی جی واقعی کئی بار جو موویز ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک ا سے اچھے مستقبل کی طرف لے جانے میں مدد کر دیتی ہیں آپ کے دماغ میں اچھے آئیڈیاز التی ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے فیوچر کو دیکھ رہے ہیں یا پھر کچھ اچھے کوئی ایسے رشتے جو آپ کے الجھے ہوئے ہیں شاید وہ آپ کے ماں باپ سے ہوں آپ کے کہ ابا جان اماں جان سے آپ کے دوستوں میں وہ تو کئی بار جو فلمیں آپ دیکھتے ہیں تو ان سے آپ کو آئیڈیا مل جاتا ہے کہ نہیں شاید ایسا کچھ کرنے سے سے میرے اپنے پرسنل رشتوں میں بھی کوئی سلجھاؤ ہو سکتا ہے تو یہ موویز بھی بہت اچھی ایک ذریعہ ہیں انسانوں کو صحیح راستے پہ جانے کے لیے یا پھر کوئی الجھے ہوئے انسان کو ایک صحیح صحیح طریقے کی یو نو گائیڈنس کے لیے خیر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے
ہاں تو اور ایک بات ہے موویز اور مطلب کہ کتابیں ہوتی ہیں نا انسانی زندگی میں خوشی اور سکون کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے تو جب ہم
بالکل
تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو ایک اچھی کتاب یا اچھی فلم ہمارے موڈ بہتر کر سکتی ہے یہ ہمیں چند لمحوں کے لیے روزمہ کہ روزمرہ کے کے فکروں سے دور لے جاتی ہے تو بچوں کی تربیت میں بھی ملب کتابیں اور فلمیں اہم کردار ہوتا ہے تو اچھی مطلب کہ اچھے بچے کو سچ بولنا بزرگوں کا عزت کرنا اور محنت کرنا کا درس دیتی ہے مطلب کہ کتابی بھی اور ملکی فلمیں بھی تو اس طرح تعلیمی کارٹونز اور موویز بچوں کی سیکھنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتی ہے ہے نا تو اسے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا مجھے امید ہے کہ ہم نے جو باتیں کی ہم آگے بھی پہنچائیں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اویئر ہو سکے کہ تو اسی کے ساتھ ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اللہ السلام علیکم
بالکل السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ